السلام علیکم
جی
ہلو جی جی السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی آپ کیسی ہیں جی جی الحمدللہ دلہ سب خیریت ہے جی اور بتائ سب کیسا گزرا آپ کا دن
بہتچا گجرا
جگ جی میرا بھی اچھا گزرا کافی گرمیاں چل رہی ہیں تو بس اسی سے تھوڑی سی پریشانی ہے
جی ہاں ابھی تو گرمی کا موسم بھی ہے نا مطلب کہ اس میں بھی تو پروابلم
ہاں کافی گرمی پڑ رہی ہے ہ کیا کھائائے کیا نہیں کھائیں یہ
کچھ ہاں کچھ کچھ سمجھ نہیں آ رہا
کچھ ہے بس کھانا کیا ہے یہ نہیں سمجھ آتی ا ہاں
کھانے کا من نہیں
من نہیں کرتا ہاں بالکل بھی نہیں ہاں بنا کر کے کے بھی بٹ
رکھا رہ جاتا ہے ایسے مطلب کہ جاتا ہے اس میں کھانے کا من ہی نہیں کرتا
من نہیں کرتا ہاں وہ بھی ایسے ہی رکھا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ آپ کیا پائیں گے موسم ہی اتنا گرم ہے بس تھوڑا اگر راحت ہے تو صرف پھل سے راحت اگر آپ کو پھل مل جائے تو تو پھر ایک سکون سا آ جاتا ہے ہاں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے کھانے کے بعد لگتا ہے کہ ہاں کچھ کھایا ہے ہاں ایپل بالکل بالکل پلچو ہے مب مطلب یہ صحت کے لیے بہت فائدے مند ہے کو تو مطلب ہے کہ ایپل کے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا نام فل میں وہ ایپل آتا ہے اس کے لیے ایک بہت اچھا مطلب ہے سلوگن بھی ڈاکٹر کی طرف سے کہا گیا ہے ون ایپل ا ڈے کپس ڈاکٹروم مطلب یہ تو سننے میں تھوڑا سا مطلب یہ اٹپٹا سا لگتا ہے لیکن مطلب اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں یعنی
بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ہاں
انا ایک ایپل اگر ہم اپنے خوراک میں شامل کرتے ہیں تو اس سے کتنے فائدے ہیں مطلب د شمار فائدے ہیں صحت کے لیے تو مطلب ہے کہ اور ا یہ ہے کہ یہ پورے سال ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہاں آج مل رہا ہے تو تو کل نہیں آپ بازار جب بھی جائیں تو آپ کو کچھ ملے نہ ملے
جی جی
کو پورے سال ملتا ہے
جی ہاں اس کے بعد جیسے ل کھانے سے کیا سب ہو ہے جیسے مطلب کہ اس میں وٹامن کیا رہتی ہے
آپ کا ہے نا مطلب کہا جاتا ہے کہ مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسا فھل جو کہ آپ سال بھر آپ کو آسانی سے مل بھی جائے اور آپ اس کو اپنی خوراک میں شامل کرے اور اس صرف ہیں نقصان نہ ہو
جی ہاں اس سے اس ایپل کے لیے مطلب کوئی بھی کبھی بھی کھا سکتے تو مطلب اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے جہاں تک فائدہ ہی ہوتا ہے
صحی ہوتا ہے بالکل اور کوئی نام کہے گا ایپل جب بھی آپ کسی سے پوچھیں گے کہ ایپل کھانا ہے ہاں تو وہ جھٹ سے آپ کو ہاںیں ہی جواب ملے گا ہاں بالکل ہاں ان پار نہیں آپ سنیے گا یہ اور دوسریے ج کہ اس میں ہر طرح کے پروٹین وائٹامن پروٹین تو نہیں کہیں گے کیونکہ یہ فروٹس ہے تو وائٹامن م سب اس میں شامل ہوتے ہیں
جی اور جیسے اس میں جو ہوتا ہے روز جدہ مطلب کہ اگر سے کھانے سے اس کا پاچن تنتر تو جو زیادہ مضبوط ہوتا
مضبوط ہوتا ہے بالکل بالکل اور یہ ہر موسم میں مل جاتا ہے نا ہر موسم میں ہر ایج گروپ کے لوگ اس اس کو کھا سکتے ہیں بوڑے ہیں جن کی وجہ سے ایسے تو ایپل کو چبانا پڑتا ہے تو جب بھی آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو یہ آپ کے ایک دانت کا ایک سائز ہو گیا آپ آپ کے منہ ایکسرسائز ہوگی کیا اور کھانے کے بعد جو اس رس آپ نے نت چوڑ لیا اور اس کیا بتا گیا بس وہ ایک مطلب ہے کہ تھوڑا اس میں چھال کی طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ویسا بچ جاتا ہے اب اگر آپ وہ مطلب ہے کہ باہر نکال دیتے ہیں تو کیا ہوا صرف آپ کو جوس کا فائدہ ملا لیکن اگر آپ چبانے کے بعد بھی اس کے رس کو چبانے کے بعد جو اس کا کہ بچ جاتا ہے اور اگر آپ اس کو اچھے سے مطلب ہے کہ کھا لیتے ہیں چبانے کے بعد اس سے کا ڈائجیشن بہتر ہوتا ہے
جی جی
میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے وہ اور جب آپ کا ڈائجیشن صحیح رہے گا تو باقی چیزیں تو آٹومیٹک آپ کی صحیح رہیں گی
یہ بھی ہوتا ہے جیسے مطلب کہ سیب کھانے سے ج سے کسی کسی کو کیا ہوتا ہے کہ نہیں مطلب کہ بچتا ہے
ہاں تو وہ اس لیے نا کیونکہ دیکھیے کوئی بھی چیز شرو رو لیں گی تو باڈی کو بھی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے جانتی ہے کہ ہم کی میرے اندر کچھ نہیں چیز مطلب جا رہی ہے نا اسز آپ کو مطلب ہے کہ وہ الارم دیتا ہے کہ وہ اس کو کیسا لگا کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ نہیں تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ایپل کسی حوالے سے نقصان نہیں کر رہا ہے یہ فائدہ ہی ہے اور اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اگر مان لیجیے لوگ کچھ عمر دراز لوگ ہیں جن کی ایج ہے ا ان کو بھی ان کو بھی فھل دینا ہے تو انار وہ تو چبا نہیں پائیں گے کہ ن ایک دفعہ نقصان کرتا تا ہے ٹھنڈ کا جن کو ایشو جن کو تھوڑےریش شانی ہوتی ہے تو ان کو کیلا منا ہوتا ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں اگر آپ بوائل کر دیجیے یعنی ابال اور ابال کر کے اس کو میش کر کے آپ دے دیے جو مطلب کیا بولتے کہ اس جو نیوٹرینٹس ہیں وہ تو وہی ختم نہیں ہوئے اور باڈی کے تو اس طریقے سے دیکا جائے تو مطلب ایپل کو ہر عمر کے لوگ لے سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اور کئی لوگ آ سکتے ہیں چبانیا جن کو پسند ہے وہ چبا سکتے ہیں ٹبا نہیں سکتے وہ ابالتے
ابال کے کھا سکتے ہیں جی جس سے مطلب کہ جیسے اس کو یہ اوپر کا جو یہ ہوتا تا ہے کیا کہتے چھلکا وہ مطلب کہ چھیل کے بھی کھا سکتے ہیں کسی کسی کو یہ بھی پسند ہوتا ہے کسی کو چھلکے
ہٹا کر کھانا پسند ہوتا ہے ہاں ہاں لیکن جہاں تک چھلکوں کی بات ہے تو اگر سیب جتنا مفید ہے اتنا ہی مفید اس کا چھلکا بھی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو اس کے چھلکے کے ساتھ ہی کھانا چاہیے قدرت نے جس چیز کو آپ کو جس طریقے سے دیا ہے اگر آپ اس کو اسی طرح سے سے لے رہی ہیں تو آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا اٹھا رہی ہیں اور ہاں اور اگر کو اپنی وجہ سے اس میں تبدیلی لا رہی
ہاں تو وہ پھر فائدہ نہیں کرے گا
مطلب ہے کہ آپ خود سے اس کے فائدے کو کم کر رہی ہیں تو اگر ہم چھلکے کے سات کھاتے ہیں تو آپ دیکھیے گا بہت لوگ کو بلٹنگ کا ایشو ہوتا ہے بہت وہ ہے کہ اس پرابلم ہوتا ہے ا اگر ک طریقے سے واش روم نہیں ہو رہ
واش روم نہیں ہاں ہاں اس سب میں زیادہ مطلب کہ فائدہ کرتا ہے
کیا کرتا ہے یہ ایک طریقے سے اب اگر اگزامپل لے لیجیے اگر آپ یہاں نالی گا ہے تو آپ صاف کرنے کے لیے کچھ پرریشر لگانے والی چیز ہی نا
ہاں ہاں وہ تو پریشان جی کچھ بھی کریں ہاں ہاں
تو ہمارا جو ان اسٹائن ہے وہ بھی کیا ہے وہ بہت ایک دم سے کوائلڈ ہے بہت جٹل ہے اور جب ہم سیب کو چھلکے کے ساتھ لیتے ہیں ریشے کے ساتھ لیتے ہیں تو یہ ریشا جو انٹسٹائن ہوتا ہے اس کو جا کے کلین کر تا ہے صاف کرتا ہے اور جب وہ صاف ہو گیا تو آپ کا پورا باڈی صاف ہو گیا اور جب پوریا ج گ تو پھر آپ کے چہرے پہ گلو آ گیا خون کا سان آپ کا اچھا ہو گیا یعنی ایک چھلکے سے دیکھیے کہ کتنے سارے فائدے ہیں ہاں ہاں کھانے سے صرف ایک چھلکے اگر ہم سیب کو پوری طرح سے لیتے ہیں توب سیب میں کیا کتنا فائدہ لے رہی ہیں تو وہی ن جو چیز جیسے نیچر میں موجود ہے
ہ تو اسے نیچر میں کھانا ہی چاہیے
اس کو ویسے ہی استعمال کرنا چاہی ج جب ہم میں اپنا دماغ ہم بعض دفعہ صرف نقصان تو اٹھاتے ہیں اس کے فائدے ہوتے ہیں تو یہ اور سیب ایک ایسا مطلب فل ہے کہ جو آپ کو آسانی سے مل جاتا ہر طرح
ہاں اور مطلب کہ پورا بار یہ کیا کہتے پوری سال رہتا ہے نا آپ جب چاہو لے سکتے ہو
جب چاہیے آپ لے سکتی ہیں دوسری اگر بہت مہنگا سیب بھی آتا ہے تھوڑا سستا بھی آتا ہے کئی طرح کے آتے ہیں ہمارے بجٹ کو جو سوٹ کرے ہم اس حساب سے لے سکتے ہیں ہاں ہم اس حساب سے لے سک ملنا چاہیے اس میں بھی ہارے سیب آتے ہیں کبھی کبھی لاس سیب آپ کو ملے گا
ہاں
مطلب ہے کہ اس میں
ایک چھوٹا والا سب آتا ہے
ہاں ملتا ہے تو اگر جیسے سا ہمارا بجٹ سوٹ کرتا ہے ہم اس سےھ اسی حساب سے لے سکتے ہیں اور مطلب سیب کھانا چاہیے ایک سیب تو مطلب کہ کھانا ہی چاہیے اور جیسے جیسے ان بڑھ رہی ہوتی ہے ہمیں خوراک بھی زیادہ چاہیے اور
اور صرف کھانے کا بھی مطلب کہ ٹائم کتنے بجے ہوتا ہے جیسے گیارہ بجے آپ کھا سکتے ہو صبح نہیں کا سکتے صبح فائدہ مطلب صبح نا نہیں ٹھیک رہتا ہے
ہا نہی
جیسے کوئی بھی فل فروٹ آپے گیارہ بجے جی لے سکتے ہو آرام سے جی شام میں بھی نہیں لینا چاہیے نہیں صبح لینا چاہیے جی
یہ ب ہے چلے یہ ایک بہت ا چ جانکاری رہی سیب کے حوالے سے آپ ک گے آپ لوگوں کو بھی اس کے فائدے بتائیے اور خود بھی اپنی خوراک کیجے ان شاء اللہ میں بھی کھاؤں اور اس کو مطلب آپ نے جانکار لوگوں کو بھی بتا
جی جی انشاء اللہ جی آپ بھی خیال رکھیں اپنا اللہ آپ
آپ